ہیلو آواز آ رہی ہے ہاں الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ کو آواز آ رہی ہے میری اور کیسی ہیں آپ
ابھی ٹھیک ہوں لگ
شک ہے
ہوں میں دودھ پی رہی تھی میں میڈیسن کھاتی ہوں تو دودھ کے بارے میں کیا خیال ہے دودھ کیسا ہے ہیلتھ کے لیے میرے خیال سے تو تو دودھ بہت اچھا ہے ہماریے ادھر تو کہاوت کہتے ہیں ماس کھاؤ ماس بھرے گھی کھاؤ کھوپڑی دودھ پی کے چل پڑی سوورس نوکری دودھ اتنا طاقتور ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ک دودھ پی کے آپ سو جاؤ تو وہ جب کہتے ہیں ہندی میں ہم نے ایک بک میں پڑھا تھا مورل سائنس کی بک تھی مورل کی بک میں کہ دودھ ایک س پورن آہار ہے
ہاں بالکل ہے نا
بچوں کو دیکھو بوڑھوں کو دیکھو آ آ دودھ دے دو اس سے آدھی روٹی ایک روٹی کھائیں گے بریڈ مل کے کھا لیں گے اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہے کیکہ اسے بینیفٹس بھی اپن کو اس کے اتے ہی ملتا
بالکل دیک آ ار سن کی حدیث بھی ہے اس میں وہ بولتا ہے کہ مطلب وہ بولتا ہے کہ اگر وہ دھ ب تھے کہ وہ دودھ لیتے تھے اگر دودھ پیتے تھے تو وہ کھانا نہیں کاتے تھے روٹی نہیں کاتی کیہ دونوں میں سیم پروٹین ہوتا ہے
ہوں
وہ بھی کھانے میں ہی آتا ہے دودھ اتنی طاقت رکھتی ت ہے مطلب اگر وہ آپ نے وہ لے لیی تو کھانے کی ضرورت نہیں
ہاں میں تو اپنے بیٹی کو ابھی سے وہ ون ایئر کمپلیٹیڈ ہےن ایر ون پوائنٹ تھری ہو گئی ہے وہ ایک سال تین مہینے کی
ہ اھ میں
اس میں میں اس کو بس یہی وہ ٹرائی کرتی ہوں کہ میں اس کو دودھ ضرور دوں ویسے تو میں اس کو اپنا ملک پرووائڈ کرتی ہوں بٹ ل سو گائےک تھی سوچتی ہوں اس کو گائے کا بھی دودھ پیے بکز بڑی ہو جاتے ہیں بچے نا تو پھر دودھ نہیں بچوں کا یہ سین بہت سنا کہ ان نے دودھ نہیں پیتے دودھ نہیں پیتے تو آئی سجسٹ کہ میرے بچے دودھ ایٹ لیسٹ تو پی لے ی
نہیں تو انہیں عادت دینا پڑتا ہے نا تھوڑی تھوڑی الا
اپنے کزنس وغیرہ کو نیفیو وغیرہ کو تو میں ڈفرنٹ ٹائپ میں ملک پرووائڈ کرتی تھی اسٹرابری شیک تو وہ جھوٹ موٹ کا ہی بنا کے دیتی تھی چاکلیٹ فلیور بنانا ہے تو اس میں نا کافی ڈال دیتی تھی کافی ڈال کے دے دیا ڈیری ملک کا تھوڑا سا ٹکڑا ڈال کے کوڈ وہ کولڈ کافی ٹائپ بنا کے دے دیا چاکلیٹ کا تھوڑا سا ٹکڑا ڈال دیا ج اور ر اسٹروابری میں تو رو افزا ڈال کے سگا ڈال کے گھول کر دے دیتی تھی وورائٹں بنا کے دیتی تھی کبھی کھجور م ڈال کے شیک بنا دییا ڈرائی فروٹ ڈال دی اس میں بنانا ونانا ڈال دیا
ہاں ہاں تو مطلب ان کو ڈفرنٹ ٹیسٹ ملتا ہے انہیں لگتا کہ رہی نہیں بہت اچھی شیک بنا کے دے رہے ہیں آپ
ہاں بس انہیں ہے نا الگ کھانا چاہیے ریگولر یوز دودھ وہ صاب پینا ہی نہیں ہے پنک دیں گے
پیتے بھی نہیں ہیں اور انہیں نک آنے لگتی ہے بالکل وہ ان کا ایسا جی مطلب آنے لگتا ہے کہتے ہیں کہ اچھا نہیں لگ رہا اسمیل آ رہی ہے
دھود ہی کہیا کھیر بھی اچھی لگتی آپ نے ٹرائی کری کبھی کھیر دودھ کی
ہاں عمومان کھاتے ہیں
اچھا کیسی کس ٹائپ کی اخییر بنتی ہے سب کے الگ الگ بنتی ہے ہمارے ادھر سابو دانے کی بھی بنتی
ہاں لوککی بنتی ہے اپنا کیا بولتے ہم لوگ کدو کی بھی کھیر بنتی ہے چاول کی کھیر بنتی ہے اور جو سوزییاتی روا باریک والا اس کی بھی کھیر بنتی ہے
اچھا مجھے آئیڈیا نہیں ہے سوجی کی کھیر کیسے بنتی ہے پلیز بتائیں گے مجھے تھوڑا سا
ایکچولی اس کھیر کی ٹاپک پہ تو ہماری بات ہو چکی ہے
جچ نہیں آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں مجھے کبھی بنایا نہیں کبھی ڈرای
ہاں تو جیسے اگر ابھی ہم نے ٹرائی کیا تھا کائی کی کھیر چاول کی کھیر رائٹ اور اس پہ ہم نے ایک ل اس کھیل بھی ٹرائی کیا تھا ابھی ہاں لوکی کی کھیر تو ہوگی میں آپ کو روے کی کھیر بتا دی ہوں انسٹنٹ کھیر ہوتی ہے نا کہ بچے ضد کرتے ہیں ہمارے بچوں کو کھیر بہت پسند ہے کہویکہ اشو لسٹ سنتی طریقے سے بھی دیکھا جائے تو کھیر کھانا چاہیے
جی
کھیر بنتی ہے ہمارے یہاں تو روی کی کھیر کو پہلے سوجی کو روا کہتے ہیں ہمارے ادھر مارا
جی جی جی سیم ایجمی جی جی بالکل
تو روی کو بونج لیتے گھی میں اچھے سے اور زیادہ براؤن نہیں کرتے کیکہ کلر چینج ہو جائے گا اتنا کہ اس کا مطلب خوشبو آنے لگی اس کے ہٹا لیتے نکال لیتے پھر دین پھر گھی ڈالتے پھر نٹس وغیرہ فرائڈ کرتے ہیں اور پھر اس میں کیا کرتے ہیں دودھ کو ڈائریکٹ دان دیتے ہیں اپن شیرخور میں نہیں یہ میو بول کے فچر کررمی میں دودھ اس میں چھوڑ دیتے ہیں اس طریقے سے تو وہ پھر وہ ابلنے لگتا ہے پھر اس میں جو بونجی ہوئی سوجی وہ اس میں ایڈ کر دیتے اور پھر اس کو چلاتے پھر اس میں شک کر ایڈ کرتی ہے ٹیسٹ کےکارڈنگ بھائیپ کو کتنا ن میٹھا پسند ہے ہے نا اور کھیر تو ایسے کہ میٹ م ہوتی ہے تو وہ میٹھھی ہی اچھی لگتی ہے پھکی تو اچھی لگتی ہی نہیں ہے پھر اس کے اندر جو بھی آپ کو ایڈ کرنا ہے اس میں کچ کش وغیرہ تو سب اپ میل میں ڈال دیتی ہے اس کو بونج دیتے ہیں کوئی اور پھر اس کو پکاتے تھوڑا سا ٹھکانے پہ تاکہ وہ جو سوجی ہے تھوڑی فول جائے پھر اس کو کھاؤ بڑی مزے لگتی ہے وہ بھی انسٹنٹ کیر ہوتی ہے وہ بھی
اچھا
ہاں میں میر کو تو پہلے بالکل پسند نہیں آتی کھیر لیکن اب کھانا چاہیے اسٹریس دور ہوتا ہے ایسا وسا اگر آپ کو تھوڑا اسٹریس ہے مائنڈ کے اوپر تو آپ چاول کی کھیر کھا لو انسٹنٹ بنا کے تو آپ کی مائنڈ کو فریش کر دیتا ہ
ارے واہ
وہ اس لحاظ سے میں نے کھیر کھانا چالو کر دی میں نے کہ نہیں کچھ تو ایک کٹوری تو کھانا ضروری ہے تو اگر وہ بنتی ہے تو میں عمومن ایک کٹوری تو کھاتی ہی ہو وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے پتا ہے پنیر بھی ایڈ کیا جاتا ہے کھییر کے اندر اتنی مزے کا فلیور ہوتا اتنا مزے کا یونک فلیور کھایا ہے میں نے
اچھا
آپ اگر چاول کی کھیر بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کدو کس کر کے پنیر کو ڈال دو اس کی جو رہشز آتے ہیں منہ میں اتنا بڑھیا ٹیکسچر اتنا اچھا فلیور آتا ہے یونک کا مجھے ب اتنی مطلب کتنے سوندا پن آتا ہے بہت مزے کی لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بالکل کیا ہی کھا رہے پر ملائی ٹپ کےی تو اتنا اچھا فلیور ہے لوگ کھیر میں وہ بھی ڈالتے ہیں اپ کوا وغیرہ بھی ڈالتی ہے سب کچھ ڈلتے ڈالتے ہی ہے وہ تو ہمارے یہاں ڈلتا ہی ہے لیکن میں بھول گئی آپ کو بتے
اچھا
تھوڑا سا میمری لاس ہے گ
نہیں سبھی جگہ کچھ نہ کچھ
بات ب رہ جاتا ہے رہ جاتا ہے بتاتے بتاتے تو میں بھی نا ای ڈشز کی باتیں شیئر کرتی ہوں نا تو میرے جو پاس میں بیٹھے ہیں نا ارے یہ بھول گئی نا بتانا یہ بتا دینا پھر میں مجھے آتا تھا ہاں یہ بھی
جی جی جی
خال آم
اور کھیر کے تو شاید دودھ کا گھیور وغیرہ بھی بنتا ہے مجھے آئیڈیا نہیں بس
نہیں نہیں دودھ کا گھیور نہیں ہے وہ تو مدے کا ہی گھیور بنتا ہے نا
اچھا مجھے پتا نہیں میں نے تو سنا ہے گھیور نام کبھی بنایا کھایا بھی نہیں ہے نہیں میں نے کھایا بھی نہیں ہے بس ایسا ویڈیوز میں موبائل میں ٹی وی میں ویسا
اپ نے م سر پایا ہے
نہیں کبھی نہیں
مسر پاگ بھی نہیں کھایا آپ نے
ج چائے
ارے کتتیچ یونک ڈش ہے مسور پاک کتنا اچھا لگتا ہے بیس پسن چاشنی گھی
اچھا مجھے آئیڈیا
ارے بہت زبردست لگتا ہے بہت زبر میسور پاک اچھا بنتا ہے گھیور گھیور بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے مگر اس کا پورا ٹ مطلب جو ڈفرنٹ ٹیسٹ ہے تو مجھے نہیں لگا کیونکہ وہ جو گھیور کا فلیور اور میسور پکنا سیم لگتا ہے
جی جی جی
سیم لگتا ہے بس اتنا کہ گھیور میں چاشنی دلی ہوتی ہے اور اس کی سوکھی رہتی ہے یہ ڈرائی رہتی ہے وہ گھی لے رہتی ہے اس کو گھی میں بناتے ہیں پہلے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں ا میں نے گھر میں ٹرائی نہیں کیا میں نے سوچا بناتی ہوں کر کے تو میرے گھر میں بولتی کہ کچھ بھی چیز بناتی ہے تو میں نے گھیور کا دیکھا ہے کو برف لیتے ہیں اور پیور گھی ہوتا لٹنا سگ وہ رہتے ہے پگھلا ہوا جو رہتا ہے تو برف کو اس میں وہ رہتا ہے سللی برف کی ج کو جماتے ہیں وہ لوگ تو پورا بٹر کر لیتے ہیں پورا بٹر ف میں لے لیتی گھی کو تو اس کی کوانٹیٹی ہوتی ہے کہ جیسے ایک پاؤ اگرپ فائدہ لے رہے ہیں تو ایک ہی پؤس اس میں گھی ڈلے گا
اچھا ایککول
اکول کوانٹٹی ہوتی ہے اور جو گھی ہوتا ہے تو اس کو بٹر فارم میں لیا جاتا ہے
اچھا
ہاں پھر اس کو پورا پراپر مکس کیا جاتا ہے مکس کر کےعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک دم مطلب اترا سا پانی ٹ کا بنتا ہے وہ تاکہ وہ گڑ گڑا رہتا ہے لیکن پانی جب اپن لوگ گل گلے جو بناتے ہیں کہ عمومان بنتے تو اپنا فریکچر گالا رکھ جٹ تاکہ اس کی گول کے کا ٹوٹ سک بن سکے ایک دم ہم ہم جو بوندی کا پانی رکھ کی نہیں بوی و لاتات لوگ بناتے ہیں نا اکثر بوندی وغیرہ اپن نے دیکھے ٹیکسچر دیکے کہ اس کیس ہے تو اس سے بھی تھوڑا پتلا رہتا ہے وہ پھر اس کو کیا کرتے ہیں ایک رنگس رکھتے ہیں یا کوئی ایسی آ ا بلی لو
ہوں ہ
ایک
ہیلو
اور ایک رنگ رکھتے ہیں رنگ کے اندر پھر وہ پانی کو چمچ رکھ کے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں تو جالی دار بن بن کے نا وہ پورے بالکل گول بن جاتا ہے اب بیچ میں پھر تو جیسے ہی ڈالتے تو اس کو سوراخ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو ہین کر سکے کہ پھر اس کو پورا سیککھنے دیتے جالیدار بن جاتا ہے وہ کٹوری ٹائپ کا جالیدار پھر اس کو نکال کے وہ لوگ رکھ دیتے ہیں پھر چاشنی ریڈی کرتے وہ اپن جو گلاب جامن کے لیے چاشنی ریڈی کرتے ہیں نا چپ چپی سی تو وہ چاشنی رکھتی ہے اس کے لیے وہ پھر وہ چاشنی اور تلتے بھی اسے پیور گھیم ہی ہے
ہاں اچھا لگتا ہو ہوگا اچھا چلو ٹھیک جی جی چلیے ٹھیک ہے پھر اوکے اوکے اللہ حافظائ
یہ بھیا دادی